السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی بھائی آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے
جی اللہ کا شکر ہیں آپ کے والدین ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ سب ٹھیک ہو
جی اللہ کا شکر ہے تو آج بھائی جان ہم کس موضوع پر بات کریں گے آج
جی بھائی جان ان امپلائمنٹ پہ
اچھا بھائی جان آپ کا مطلب یہ کہ بے روزگاری پر ہم بات کر
بے روزگاری پر
دیکھو بھائی کیا ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کی جو آج کے جو یوتھ ہیں مطلب آج کے جو بچے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آج کے بچے زیادہ تر اپنے فونوں میں لگے رہتے ہیں اور پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور اوپر سے ہم سب سرکار کو بولتے ہیں کہ پوسٹس نہیں نکلتے ٹھیک ہے بھائی جان دیکھو کیا ہوتا ہے پو پوسٹس نکلتے ہیں لیکن اس میں ریشو زیادہ رہتا ہے جیسے کہ مطلب اگر دس پوسٹ نک لیں گے تو اس میں لگ بھگ ایک لاکھ دو لاکھ بچے فارم بھرتے ٹھیک ہے بھائی جان تو اس میں کیا ایک کیسے ہوا کیونکہ جو انڈیا ہے جو ہندوستان ہے ہندوستان میں کیا ہوا کہ دن بہ دن پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے یہ لگ بھگ ایک سو پچاس کروڑ تک جا چکی ہے انڈیا کی پاپولیشن ٹھیک ہے بھائی تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ جب پوسٹس نکلتے ہیں کہیں پر نکلتے ہیں پولیس کے چار ہزار پانچ ہزار پوسٹس تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فارم لگ بھگ دس مطلب دس لاکھ بندے برتے ہیں اس میں فارم تو اس میں مطلب ریشو کم ہوتا ہے کہ چانسز کم ہوتے ہیں کہ ہم ہماری سی سلیکشن ہو جائے ٹھیک ہے نا بھائی
اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے جسے کو آپ دیکھو نیٹ نیٹ کا جو ایگزام ہے وہ ایک انٹرسٹ
جی بھائی اس میں اس میں بھی آج کل چوری ہوتی ہے
ہاں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے اسی سال ایک انسیڈنٹ ہوا کہ اس میں پیپر لیک ہو گیا جیسے کہ مطلب کسی ب بچے بچے نے محنت کی تھی مطلب ایک دو سال کہ کچھ بچوں نے تین سال بھی محنت کی تھی تو اس میں کیا ہوا کہ پیپر کچھ ہی منٹوں میں لیک ہو گیا اور جو بڑے گھروں کے بچے تھے انہوں نے وہ پیپر خرید کے ایگزام دیا وہاں کیا ہوا جو چھوٹے گھروں کے بچے تھے انہوں نے محنت کی تھی لیکن لیکن ان کی محنت ضائع ہوگیی بھائی جان
ہے نا بھائی
بلکل بھائی بلکل صحیح بات ہے ہلو
آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی
جی بھائی جی بھائی بلکل صحیح کہا آپ نے
تو اس اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جیسے پے نیٹ میں پیپر لیک کھو گیا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو
جی بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں بے روزگاری کی اہم وجوہات میں نوکریوں کی کمی ہے یہی ہے نا تعلیم اور سکلز کی کمی ہے
جی
اسی اسی وجہ سے یہ یہاں پر زیادہ بے روزگاری ہے کش م میں یا کسی اور
دیکھو کیا ہوتا ہے بھائی جان آج کی جو پڑھائی ہے یہ بس پڑھائی نہیں رہ گئی یہ ایک انسان کے لیے ضروری بن گئی ہے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے تو پڑھائی کرنا انسان کے لیے ضروری بن چکا ہے اگر یہ پڑھائی نہیں کرے گا تو کبھی کو یہ کسی کے سامھ بات نہیں کر پائے گا یا جیسے موبائل فون کا یوز ہوتا ہے لیپ ٹاپ کا یوز ہوتا ہے تو وہ انسان پڑھائی کے بنا یہ بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا بھائی تو کیا ہوتا ہے آج کل کہ یہ جو آج کل لوگ آلموسٹ سبھی پڑھائی کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج کل گورنمنٹ کو سکل چاہیے یا کسی مطلب پرائیویٹ کوئی سیکٹر ہے اس میں سکل چاہیے ان کو آپ کی پڑھائی سے زیادہ غرض نہیں ہاں ہوتا ہے تھوڑا بہت مگر زیادہ تر آج مطلب جو چاہتے ہیں مطلب کمپنی چاہتی ہے یا گورنمنٹ چاہتی ہے وہ سکل پر فوکس کرتی ہے ٹھیک ہے نا بھائی
بف
جیسے کہ ہ ہم نے دیکھا ہوگا کیا آٹو کیڈ ہے مطلب ایڈ ایڈوانس مینوفیکچرنگ ہے اسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے پی ایم کے وی وائی آپ نے دیکھا ہوگا
ہاں بوہ بہت ساری سکیمز ہےہاں بھائی ہاں بھائی
جی بلکل یہ سب ہمیں گورنمنٹ کی
اب بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کیسے بے روزگار ختم کرے مطلب کتنی بے روزگاری ہے ہماری اس ملک میں آپ کیسے ختم کرے کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں یار جو آج کل آج کل پی ایچ ڈی والے لڑکے یا بی ٹیک والے لڑکے وہ بھی گھر پہ رہتی ہے ہے نا نہ کچھ کام کرتے نہ کچھ اب ہم کیسے یہ دور کر سک تے مجھے یہ آپ بتائیں
دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے آج کل کی جو جنریشن ہوتی ہے یہ پیچھے پڑی ہے سرکاری نوکری کے پیچھے یہ ہمارے دماغ میں گھر والوں نے بھر کے رکھا ہے جس کو جس کو سرکاری نوکری ملے گی وہی کامیاب ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بندے ایسے بھی ہے یا کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر کے اور مطلب سو دو سو لوگوں کو مطلب اپنی کمپنی میں جاب دی ہے تو اس سے بے روزگاری ختم ہو جا سکتی جیسے کہ آپ کو مطلب جو پی ایچ ڈی کر کے بندے ہیں ان کو گورنمنٹ کی پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کیونکہ ان کو پتا ہے اب وہ بھی پڑ پڑھے لکھے ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ان اتنی جابس پرووائڈ نہیں کر سکتی کہ کہ ہر کوئی پڑھا لکھا ہے آج کل تو ہر کوئی کسی جاب نہیں لے سک سکتا گورنمنٹ سے گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ کوئی جاب نکالتی ہے تو انسان کو خود چاہیے کہ وہ کرے مطلب اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرے یا مطلب کسی پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے تو تھوڑا اپنا بزنس اگر اسٹارٹ وہ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا اور لوگوں کو فائدہ اس سے ملے گا اور ان ایمپ جو بے روزگاری کا مطلب زیادہ تر آج دور چل رہا ہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے اس سے
جی بھائی ہمیں پہلے سوچنا چاہیے پڑھائی سے پہلے کچھ چھوٹا موٹا بزنس کھلانا چاہیے اس سے ہمیں مطلب پیسے بھی مل سکتے ہیں اور ہم آرام سے کہ اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں ہے نا ہاں جی ہمیں پہلے یہ اچھے سے سوچنا پڑے گا ہاں
دیکھو کیا ہوتا ہے اس میں اگر ہم ایم ان امپلائمنٹ پہ دیکھے جو بے روزگاری ہوتی ہے اگر ہم اس کی وجوہات دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہم ہمارے والدین کا ہوتا ہاتھ ہوتا تو ہیں جی جیسے کہ ہمارے والد جو ہے وہ بچپن سے ہی ہمیں کوئی گورنمنٹ ملازم بنانا چاہتی ہیں جیسے ڈاکٹر ٹیچر یا انجینئر وغیرہ سائنٹسٹ وہ مطلب سوسائٹی میں آج کل کیا ہے کہ زیادہ تر گورنمنٹ ملازم کو عزت ملتی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں اسی لیے ہماری ہماری جو سوسائٹی میں ہمارے ماں باپ رہتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گورنمنٹ ملازم بنے لیکن گورنمنٹ ہر کسی کو پرووائڈ جاب پرووائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کہ ان کے پاس اتنی جاب نہیں جب ہر کوئی جب ہر کسی کو وہ جاب دیں گے تو باقی کہ وہ مطلب جو دیش میں باقی مطلب معاملات ہے وہ کون دیکھے دیکھے گا بھائی اس لیے جو بزنس کون کرے گا مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں کون جائے گا اس لیے چاہیے کہ مطلب خود اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کرے ایک تو اپنی بھی کمائی ہوگی دوسروں کی بھی کمائی ہوگی کوئی مطلب آپ کا دوست ہے جو بے روزگار بیٹھا ہے اپنے ساتھ جڑا لے تو اسے بے روزگاری کم ہو سکتی ہے بھائی
جی بھائی جی بھائی ہمیں بٹ یہ بھی مسئلہ ہے نا اس میں تھوڑی سی غلطی ہمارے گھر والوں کی بھی ہے کسی کی خواہشات ہوتی ہے مطلب کرکٹ پلیئر بنا یا اور کچھ مطلب بزنس
جی بلکل بھائی آپ نےبلکل صحیح بات کہی
بٹ ہمارے گھر والے ہمارے سوسائٹی والے وہ صرف گورنمنٹ جاب کے پیچھے لگے رہی ہے ہر کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس اس کی اس کو بس گورنمنٹ ملازم ہی بننا ہے یہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں ہمارے گھر والے ہمارے رشتے دار
جی
سب گورنمنٹ ملازم کے پیچھے پڑے بٹ یہ کوئی نہیں سوچتا اگر ہم چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کریں اس سے ہم اس سے ہم تھوڑا پیسے کما سکتے ہیں اور اپنے گھر والے بھی چلا سکے ہے نا اس سے ہمیں تھوڑا بینیفٹ مل سکے ہے نا
ہاں جی بالکل
جی بھائی
تو آپ کچھ کام کرتے ہو بھائی
جی بھائی میں کام کرتا ہوں
ٹھیک ہے بھائی دیکھو جیسے آپ نے اپنے لیے جاب ڈھونڈی تو کیا ہوتا ہے اگر وہ لوگ بھی ویسے ہی کریں گے تو ہر کوئی اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتا ہے تو بے روزگاری ختم ہو سک
نہیں میرا بھی چھوٹا موٹا دکان یہ ہے مطلب سمجھو وہ باپ کا ہی ہے میرا اپنا نہیں ہے میں پڑھتا ہوں بٹ پیسوں کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے آج کل ہے نا
جی بالکل بھائی
اب اب اب کتنے اب کتنے دیر گھروال کے پیچھے پڑیں گے ہمیں اتنا دے دو وہ کالج فی ہے وہ یہ ہے ہے نا
جی بالکل بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے
کتنی چیزیں ہوتی ہے جب انسان بڑا ہوتا ہے پھر ریسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہے نا
جی بالکل بھائی اور خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ کہ کالج فیس بڑھ جاتی ہے ہاں بھائی انسان کو چاہیے کہ مطلب جب وہ پڑھائی کرتا ہے اسی کے ساتھ کوئی اپنا مطلب کام اسٹارٹ کرے یا کسی جگہ پارٹ ٹائم جاب کرے تو اس کا خرچہ بھی چل جائے گا اور زیادہ دقت بھی نہیں ہوگی پڑھائی میں تو مطلب وہ آگے جا کے کچھ کر سکتا ہے جیسے کہ گورنمنٹ نے اسکیمز رکھی ہیں جیسے کہ گورنمنٹ نے اسکیمز رکھی ہے اگر کوئی بے روزگار ہے تو ہم اس کو کو لون دیں گے مطلب اس میں وہ سود بھی نہیں لیتے تو ہم کو لون دے سکتے دیں گے اور اس میں تھوڑا سبسڈی ہ اس میں تھوڑی سبسڈی بھی مل جاتی ہے بیس تیس پرسینٹ تاکہ جو
ہماری ہماری گورنمنٹ بھی اچھی ہے بٹ ہمیں فائدہ اٹھانا نہیں آتا
ودظ جی بالکل بھائی گورنمنٹ بھی کتنا کر سکتی ہے یہ ہم لوگوں کو خود سوچنا پڑے گا جی
ہاں کتنی کتنی اسکیمز لائی ہے انہوں نے
جی آپ سے مل کر اچھا لگا اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ
اوکے بھائی تھنک اوکے بھائی شکریہ بھائی شکریہ